ہلو السلام علیکم
آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں آ ہے
جی وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام میڈم آپ ٹھیک ہے
جی جی سر بالکل خیر ہے چنا
بس الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں ماشاء اللہ سبھی اچھے ہیں خیر ہے سب
آپ کو سر میں ہوئی سر درد میں ہوئی فرق
ہاں ٹھیک ہی ہے بس اور آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ موسم میں ایسے ایک تو جو آلودگی پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہمارے معاشرے پہ اور سب سے زیادہ جو ہے ایک ابھی کی آلودی اسور کیا لو
ہاں
تو یہ سب کچھ بہت ہی ہم جیسے عام انسانوں کو جب ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آج کل جو کھان پان ہے ہمارا وہ سب کتنا کیمیکل کے تھرو ہے مطلب اتنا پہلے کے ایک زمانے کی طرح کھانے پانے میں اتنا ٹھوس کچھ نہیں رہ گیا اور اس میں بھی معاشرے میں ایسی جو گندگیاں ہیں اور یہ سب چیزیں اور یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ یہ اس میں بھی کتنی آلو اٹھتی ہے تو ہر طریقے سے پریشانیاں ہیں جو عام لوگوں کو پریشانی اور صحت کے لیے دقت ہو رہی ہے
جی آپ نے بالکل درست فرمایا آپ کو پتہ ہے میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا ہم خود روڈ کے نزدیک رہتے ہیں تو یہاں سے کبھی کوئی گاڑیاں گزر جاتی ہے تو ا کون بے وجہ کرتے ہیں تو چھوٹی بھائی کو بھی سال میں بہت درد ہوتا ہے اس کو پھر پچھلی بار ہاسپٹل لیا تھا ہم نے
جی
پھر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ تھوڑا اس کو آپ نے شفٹ کی اگر کر سکتے ہو کر لو
جی
کیونکہ اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ پھر رونے لگتا ہے
جی جی جی مائکریین وغیرہ تو نہیں ہے انہیں
جی جی جی
یہ جو شور کی آلودگی یہ تو سب سے زیادہ عام ہو گئی ہے آپ گھروں پہ بھی دیکھیے اتنا زیادہ موبائل کا یوز ہوتا ہے استعمال لوگ کرتے ہیں پھر ٹی ویاں چل رہی ہوتی ہیں کوئی لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اگر آپ کا گھر اگر سڑک کے کنارے پہ ہی ہے مین تو پھر وہاں پہ آنے جانے والے جو موٹر بائک ویکل ہو کرتے ہیں ان کا شور ہوتا ہے تو یہ شور کی آلودگی تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکی
جی بش اور اوپر سے آج کل شور کی آلودگی کو تو چھوڑ ہی تو انسان مطلب سبھی کو دقت نہیں ہوتی کسی کسی کو ہوتی ہے لیکن آج اب دیکھ لو ہوا کو اتنی گندی ہوا ہو ہو گئی ہے اتنی بدبو ہوتی ہے ہوا میں اوپر سے اتنا کاربن ڈپوزٹ ہوتا ہے ہوا میں جی تو اس کی وجہ سے پھر کھانسی بھی آ جاتی ہے لوگوں کو
جی بےشک بہت سارے لوگوں کو پھی کر کی پریشانیاں ہو
ہاں ہاں ہاں بار بار کھانسییاں ہو رہی ہے لوگوں کو
پاس ہے اور جو ابھی کی آلودگی ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے پانی دیکھیے آج کل پانی کتنا زہریلا ہے ایک تو پانی آ نہیں رہا بارش کی اتنی کمی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو جو یہ پادی ہیں یعنی کہ ابھی تو اس پانی میں بھی اتنے طریقے کے کیمیکل ہے جو ہم روز پیتے ہیں اور پانی تو پت ہی آپ کو الگ ہی کتنی بڑی نعمت ہے پانی کے بنا تو یہ پوری دھرتی ہی نہیں ہے اور سوچے آپ پانی جیسیے نعمت پہ بھی لوگ اتنی آلودگی چل رہ رہی ہے پھر اتنے کیمیکل بنانا ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان ہر طریقے سے ایک صحت مند زندگی نہیں جی پا رہا کہیں نہ کہیں جو ماحول چل رہا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے آپ کو پت ہے ہمارے یہاں ایک جھیل تھی وہ جب میں چھوٹا تھا ہم وہاں پہ جاتے تھے کھیلتے تھے بچپن میں لیکن آج جب وہاں سے یوزرتے ہوں تو وہاں پہ لوگوں نے پلاسٹک کی بوٹلیں پھینکی ہو ہے ایسے کچرا ڈالا ہوتا ہے کچھ گھر سے جو کچرا ن نکلتا ہے اس کو وہاں سے د دیکھ د کچھ چلتے چلتے وہاں سے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اس کا کچرا بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں تو اس کا جو رنگ تھا نا اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے اینڈ مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے وہاں پہ کچھ بڑے بڑے بھیا جو تھے اس ٹائم پہ وہ مچھلییاں پکڑنے جا رہے تھے آج مجھ نہیں لگتا اس پانی میں کوئی مچھلی زندہ ہوگی
ج بالکل صحیح فرمایا آج کے دور پہ لوگ جو بیسک طبی تمیز اینڈ تہذیب جو ہوتا ہے جو مینرس ہوتے ہیں اتنا عام سا علم ہے لیکن یہ جو لوگوں نے سارا سب کچھ کھو رکھا ہے کچھ کسی کو کوئی بھی ذمہ داری لینی ہی نہیں ہے ہر ایک انسان پتاہ نہیں کس راستے پہ گمنامی کے راستے پہ جا چکا ہے کوئی بھی ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہے ل کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے کوئی طریقے نہیں بچے ہیں اب بس یہی بول سکتے ہیں اللہ سب کو صحت دے اور یہ اپپل د موسٹ امپارٹنٹ
ہ میکی آپ کو پت ہے دو دو تین مہینے ہم گھومنے گئے تھے اپنے دوست وست جی تو پہاڑوں میں تو وہاں پہ جب ہم گئے تو دریا کے پاس ہم نے اپنا تمبو لگایا تھا وہاں پہ یہ سچی بات ہے وہاں پہ بہت کچرا ڈالا ہوا تھا لوگوں نے ڈسٹبن وہ ڈسٹ بن تھا سامنے لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ڈسٹ بن کو میونسپلٹی والوں نے صاف وہاں پہ نہیں کیا تھا تو جو کچرا تھا وہ ایسے ہی میدان میں کھلا پڑا تھا
جیھ
تو پھر آپ خود دیکھو گھر سے انسان نکلتا ہے تھوڑا ایسے سے اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ کے اتنی گندگی دیکھتا ہے تو پھر من تو خراب ہوتا ہی ہے پھر بولتا ہے انسان کیوں ہی آیا ہوں یہاں پہ آج کل تو پہلے ہماری جو جنریشن ہے وہ اپنا کمرہ ہی صاف نہیں رکھتے ہے تو مجھے ہی نہیں لگتا
بالکل بالکل درست بولا آپ نے میرے میرے یہاں بھی میرے جو چھوٹے بھائی جان ہیں وہ بھی اپنے کمرے کو بالکل صاف نہیں رکھتے میری اما جان انہیں اتنا ڈانٹتی ہیں اتنا ڈانٹتی ہیں پھٹکارتی ہیں بٹ وہ نہیں سدھرتے ہیں کبھی کبھی ابا جان کے ڈانٹنے سے تھوڑا انہیں فرق پڑ جاتا ہے اور ابا جان کے ڈر سے تھوڑی بہت صفائیاں کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی ابا جان چلے جاتے ہیں ان کے وہی پرانے حال ہو جاتے ہیں بٹ خیر اب آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری والدہ ہوتی ہیں ان کو اپنے لڑکوں سے کچھ زیادہ ہی پریم ہوتا ہے کچھ زیادہ اخلاق محبت بھری ہوتی ہے ماؤں کے دلوں میں لڑکوں کے لیے ہے نا آپ نے بھی ایسا دیکھا ہوگا
ہاں بالکل مجھے تو پتا ہی ہے
جی جی آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے ہے نا
ہوں
بالکل بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے آپ میری باتوں سے رضامندی کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی بہت بہت خوشی ہو مجھے کہ آپ نے میری باتوں کو سمجھا اور ایسی والدہؤں کو تو میرا میرا خیال ہے کہ اب نے اللہائی توفیق دے کیونکہ یہ جس طریقے کے راجا بیٹا پال رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک بات نہیں ہے وہ ان کا مستقبل ہی کہیں نہ کہیں تھوڑا خراب کر رہی ہیں تو خیر ہم مدعے پہ آتے ہیں تو پھر اور کچھ اور بتائیے اس بارے میں تو پھر وہ جھیلوں کا کیا ہوا
جی جیلیں تو جھیلیں تو مر گئی لیکن آپ یہ جو بول رہی تھی نا کہ ہمیں دراصل آپ کو پتہ ہے ہمیں اگر دقت کو یہ سنبھالنا ہے تو ہمیں اپنے گھر سے ہی شروعات کرنی ہے اپنے گھر ہی صاف رکھنا ہے کمرہ ہی صاف رکھنا ہے جب انسان اپنے گھر کو قدر نہیں کرے گا وہ پوری دنیا میں کہیں بھی گھوم جائے وہ کچرا ہی ڈالے گا وہ اس کی قدر نہیں کرے گا اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ہی صاف رکھنا چاہیے خود کو صاف رکھنا چاہیے کپبڑوں کو صاف رکھنا چاہیے
یہ پانی کی آلود یہ شور کی آلود اور یہ کیا کہتے ہیں نیچر نیچر یہ جو ہماری پراکرتی ہے یہ ساری زمین یہ ہر چیز میں اتنا جو پالوشن پردوشن یا جو آلودگی پھیلی ہوئی ہے اس چیز کے لیے تو ہمیں ایز اے ہیومن ہم انسانوں کو خود ہی اپنے ماسٹری کے لیے اسٹیپ لینا چاہیے ہمیں خود کو اتنا ذمہ دار انسان بننا چاہیے کہ ان چیزوں کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کریں گے چیزوں کی صفائیاں رکھیں گے تو آنے والی جنریشن کا تو بھلا ہوگا ہی اور آنے والی جنریشن میں ہمارے خ اس کے خاندان کے پ آنگے کے چشمے چراغ ہوتے ہیں تو بس یہی چیز ہے کہ انسانوں کو یہ رویوں میں اپنا سدھار لانا چاہیے سخت صاف صفائیوں کا خیال رکھے پانیوں کی ویلیو کریں پانی کی پابندی رکھیں صحیح طریقے سے یوز کریں اور باقی ساری چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا تو اس سے آنے والے جو جنریشن ہے یا آنے والے جو بچے ہیں ان کا مستقبل پن بہت ہی بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوگا
جی آپ بالکل صحیح بات فرما رہی ہیں کیونکہ دیکھو پانی جو ہے ایک ٹائم پہ ختم ہونے ہی والا ہے
جی یہ تو میں نے بھی کچھ کتابوں میں پڑھا ہے بٹ اللہ سے دن نہ لائے ورنہ انسانی زندگی تو ختم ہو جائ گی
ہاں جیسے آپ اللہ کی بات آپ نے کر ہی دی ہے تو قرآن میں بھی ہمیں پہلے یہی مطلب بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف رکھے اپنی جگہ کو صاف رکھے اپنی دنیا کو صاف رکھے کیونکہ پاک ہی نصف ایمان ہے
بس باقئی بق
ہے نا
بقی
اور مجھے لگ رہا ہے کہ مدرسوں میں بھی مسجدوں میں بھی یا مندروں میں بھی یا چرچ میں بھی ہمیں یہ بات پھیلانی چاہیے کہ آنے معاشرے کو
واقعی پھیلانا چاہیے اور ایک ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے گروپس بنانا چاہیے کہ چلو مل کے یہ اپنے سنڈے سیٹرڈے جو بھی آپ کے فری دن ہوتے ہیں جس دن آپ اپنے کاموں سے فری ہوتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ جائیں اپنے دوستوں کو لے کے جائیں اپنے معاشرے کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور صاف صفائیوں کے لیے کچھ کریں اور میرے خیال سے تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری لیتا ہے نا اس دنیا کو دھرتی کو صاف رکھنے کی تو پھر ایسی چیزیں ہوں گی نہیں ایسی گڑبڑ ہوں گی نہیں بٹ چیزیں ہوتی کیا ہیں کہ پھیلاتا کوئی ہے سمیٹتا کوئی ہے جو کہ اتنا اتنا صحیح نہیں ہے
ہوں جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے میں آپ سے بعد میں بات کروں مجھے امی بلا آ رہی ہے یہاں سے
جی جی بالکل بالکل بالکل مجھے آپ کے آپ سے بات کر کے اچھا لگا السلام علیکم اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے والدین والدہ اچھے رہیں اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ